ہاں ہلو
جی آواز آ رہی میری
ہاں ا
اچھا ہاں جی بتائیے تو پھر اچھا میری یہاں جب میرا مائقہ ہے تو وہ تو خیر شہر سٹی میں ہے لیکن اب جہاں میری شادی ہوئی ہے وہاں وہ قصبہ ہے ملب بہت شہر بھی نہیں ہے بہت گاؤں بھی نہیں
ہاں میڈیم میں
تو ہاں میڈیم ہے تو میں وہاں تو خیر میں نے نہیں دیکھا یہ بھیحنس گائے بکری کچھ بھی نہیں وہاں یہاں جب آئی ہوں تو یہاں پر سب کچھ ہے
ج
ج ہم رہتے ہو گھر الگ ہے لیکن جو پلتی ہیں جو بھاگا ہے بھینس بکریاں وغیرہ وہ گھر الگ ہے میں گئی تو نہیں ہوں وہاں کا بھی لیکن وہاں سے جو دودھ آتا ہے تو اس ہیل کاپٹر مجھے ہی کرنا پڑتا ہے
اچھا
وہ یہاں بروسی بنا رکھی ہے سب چھت پہ ی ساس نے بنا دی مٹی کی بوسی جو ہوتی ہے وہ اس میں دودھ وہ پلے بنلا کے کوئی گوبر کے بت س میں کر کے کنڈے وغیرہ پھر اس میں آگ سلگا کے پھر وہ ہانڈی رکھتے ہیں پھر وہ رات تک پورا پنک سا ہو جاتا ہے بہت اچھی ملائی لیئر اچھی موٹی بن جاتی ہے
اچھا
پھر اس کو رات میں اس کو جمانا ہوتا ہے دہی بنانا ہوتا ہے اس کا
ہاں تو اس کا دہی بھی اچھا بنتا ہے ہانڈی والے دودھ کا دہی بھی اچھا بنتا ہے
بہت بڑھیا بنتا ہےب کھانا بھی بہت اچھا لگتا ہے دودھ تو پینے میں اور بھی سواد لگتا ہے بنا چینے کے کیا پی سکتے ہو اتنا اچھا لگتا ہے وہ
ہاں میٹھا مطلب وہ مٹی کا جو سواد ہوتا ہے نا وہ سوپ لیتا ہے وہ
اور پھر ہانڈی جو ہوتی ہے وہ مٹی کی ہانڈی ہوتی ہے تو اور مٹی کے یہ سوندہ سوندہ ہاں ہاں ہاں تو پھر بہت اچھا لگتا ہے اس کو پھر صبح میں اس کا مٹھا بناؤ مجھے بہت کام رہتا ہے گھر میں ان سارے کاموں کے باوجود کہ مجھے پھر بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ان کو بھی پڑھانا ہے پھر گھر کے کام بھی کرنا ہے پھر اپنا کھانا بھی سب بنانا ہے اور فیملی بھی کافی بڑی ہے ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی فیملی ہے بہت لوگ ہیں میرے گھر میں دس بارہ لوگ ہیں
اچھا تو آپ کے دیور جٹھانی اور کوئی ہے ن
وہ ہے نہیں ان کو کچھ لوگ جھگڑا ہو گیا تھا تو وہ اپنے مائکے میں رک گئی ہیں وہ آ ہی نہیں رہی ہیں باقی جیٹ ہے تو وہ دوسرے مکان میں رہتے ہیں مطلب وہ لوگ الگ ہیں اس فیملی میں بھی کافی سارے لوگ ہیں مطلب میرے ساس ساس ہے نا میری ان کے دس بچے تھے مطلب پانچ لڑکیاں پانچ سڑکے
اچھا
تو ہاں باقی تین ب چک بھی شادی نہیں ہوئی ہے مطلب دو دی ایک دیور ہے اور دو لندے ہیں وہ ہے میری ساس ہے سسر ہیں پھر ایک جیٹ ہے کلر کا رہتا ہے تو میر دیور ہیں بی بھی چلی گئی ہے ابھی آئی نہیں ہے مائکے چلی گئی ہے ہ بس کچھ ناراضگی ہو گئی ہے لگ بھگ ایک سال ہو گیا اب تک تو آئی نہیں
اچھا
تو جو ہے سارا ورک جو لوڈ ہے وہ مجھیں پر ہے زیادہ تر مجھے کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ لوگ تو اس گھر کا کرتے ہیں کیکہ جانوروں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہے چاہیے رہتا ہر وقت کام کرنے کے لیے
ایک تو سلدی میں کانچلی اور سل جو پاپاپ سرجن
اور مجھے یہاں فرق کرنا پڑتا ہے اور یقین ماننا میں نے اپنے گھر پہ جو میرا وائکہ ہے میری بہت چھوٹی فیملی ہے دو بھائی ہیں اور ایک میں میں نے کوئی کام نہیں کیا وہاں شادی کے بعد جو مجھے کام کرنا پڑا ہے وہ آج تک دس سالو گئے کام ہی کام سب
ٹائم ہی نہیں ملتا ہے نا
نہیں ملتا آ اپنے آپ کو لیے ٹائم نکال پاتی ہوں میں میں سوچتی تھی ابو امی نے کیا دیکھا کہ یہاں شادی
زمین جائیداد دیکھی ہوںگی کہ بھائی کچھ اور ہو نہ ہو زمین جائیداد
ہاں یہ تو ہے پراپرٹی تو ہے زمین جائیداد تو ہے بس یہ ہی دیکھ لیا انہوں نے اور یہاں کر دیا حالانکہ جو سٹی میں لوگ رہتے ہیں تو وہ صرف بلکہ اور زیادہ بڑی سٹی میں جانا پسند کرتے ہیں لیکن انہوں نے سٹی سے لا کے مجھے پھر ملا کے ڈال دیا
پر صحیح بھی ہے مطلب تھوڑا ڈیفیکلٹ تو ہوتا ہی ہے آپ سٹی سے آئے ہو پھر یہاں پہ مینج کرنے میں کافی ٹائم چلا جاتا ہے
بس یہ چیز میں نے دیکھینی تھی پھر بھی میں نے بہت جلدی مینج کر لیا کہبھی کسی کو کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں ہوئی مجھ سے آج تک کام میں کہ جو کام میں نے نہیں کیے وہ میں نے کیے آگے یہاں پر میں نے دیکھا تھا کس طرح یہ دودھ رکھتے ہیں ہاں کس طرح یہ ہانڈی میں رکھتے ہیں پھر کس طرح دہی بنتا ہے کس طرح یہ مٹھا بنتا ہے وہ کچھ بھی نہیں پتا تھا مجھے کہ میں نے سب کر لیا
اچھا
اب ایک فیملی میں رہے ہیں تب تو کرنا ہی پڑے گا یا پھر تو الگ ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے
ہاں الگ ہے تو وہ اپنا کام جانے وہ جانے پر اب ساتھ میں رہ رہے تو کرنا ہی پڑتا
ہے تو کرنا ہی پڑتا ہے سارا سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے کہ تو ان کو بھی جی
کتنی کول باقی ہے اور آپ کی
تو آج ہی تو اسٹارٹ ہوئی آج ہی تو آئے
اچھا
صیور
ہلو
کیا ہو گیا تھا گروپ میں کچھ کسی کال کر دی تھی
ہاں بول رہے تھے کہ کسی نے شکایت کر دی ہے پھر اب اوپر سے کیا بر رہے گا کہ ہمارے ہاتھ سے نکلے گا کچھ نہیں پتا ابھی کوئی اپڈیٹ بھی نہیں آ رہی ہے نا گروپ میں
ٹی بھی کوئی اپ
ہاں ارے وہ میڈم کو دھیان رکھنا چاہیے تھا میں نے ان کو اتنا بتایا تھا کہ میں نے ان کو اوون بھی کیا تھا کہ میم ریفرنس پہ زیادہ دھیان نہ دو آپ کوئی ریفرنس لا رہا ہے تو یا تو پھر اس کا بالکل کلوز ہونا چاہیے تھا پوری ریسپانسبٹی اسی بن جائے گا تو
ہاں
انہوں نے تھوڑا ڈیل دے دی اتنا دھیان نہیں دیا وہ بھی اکیلی بندی ہے اب کیا کرے بتاؤ
ہاں یہ تو ہے اور پھر ان کا فیملی میں بھی بہت گڑبڑ ہے اچا ا کیسے کرتی ہیں میں نے یہ تو مجھے بتا بتا رکھا ہے ہم لوگ کی بات ہوتی رہتی ہے تو ب مجھے ان کے ہی بارے میں پتا ہے انہیں میرے بارے میں پتا ہے ہوں
اسی وجہ سے ان کا دماغ بھی تھوڑا ادھر ادھر رہتا ہے تو
ہاں گ وہ کہ ات پ پھر بھی وہ بہت ہم لوگوں کو سپورٹ کرتی ہیں پتا نہیں کون ہے ایسا کہ کسی نے کیا کر دیا کچ سمجھ میں نہیں آیا اچھا میں تھوڑ لیٹ پہنچی تھی وہاں تو مجھے پور پہ نہیں چلا کہ کیا ہوا
بتا رہی تھی کہ کسی کا کال آیا تھا انہوں نے بتایا تھا سب کو کہ بھ کرایہ سے مطلب کول آئے گا تو آپ کچھ بتانا نہیں ان کو سب نارمل بتانا لیکن کسی نے بتا دیا تھا کہ بھائی ایسا ایسا ہوا ہے ہم سے لیا گیا ہے تو پھر وہ اوپر کسی کو پتا چل کیا ہوگا پھر وہ جو ان کی انچارج تھی وہ کس کے گروپ سے ہیں گنتی گروپ سے ہے تو پھر ان کو لے لیا ریمانڈ میں
بس یہی یہ نہیں پتا چلا جیسے کہ جس کے گروپ سے تو پتا چل گیا ہوگا نا کہ اس نمبر سے آیا ہے کال تو یہ تو پت چل اچھا یہ نہیں بتاتے کہ یہ پرسن ہے بٹ یہ بتا دیتے کہ آپ گروپ کا ہے نا
ہاں پرسن کرنا تو نام بتاتے نا نمبر بتاتے
اچھا اچھا اب کسی کے میرے پاس خیر ابھی کوئی بھی کال نہیں آئی ہے باقی کسی اور کے پاس یہ تو کوئی بتائے گا بھی تو نہیں یہ بھی تو ایک مصیبت ہے اگر کیونکہ پھر وہ میم بھی تو اس کو بہت ڈٹیں گی اگر پتا ت
ہاں ڈانٹیں گی بھی صحیح اور پھر ان کو وقت سے بھی ہاں
اسی وجہ سے بتائے گی نہیں کوئی اگر وہ میم ہی بتا دے وہ جہاں سے ان کو پتا چلا ہے وہ بتا دیں تو زیادہ اچھا ہے
ہاں ان کو پتا چل جائے گا تو پھر تو وہ ریمنڈ میں لے لیں گے نا جس گروپ سے ہوگا پھر اس گروپ کے لیے بھی رسک ہو جائے گا کہ آپ کے گروپ میں ایسے ایسے بندوں کو آ ویٹ کرواتے ہو فلانا دما کا بہت بڑا وہ اشو ہو جائے گا تو میں نے اپنے اپنے میں نے ان کو بولا ہے کہ ج جو جس کو لے کے آیا ہے جیسے میں جس کو لے کے آئی انپ اپنے مندوں کو پرشنل پوچھوں ب کسی کا کال تو نہیں آیا کسی کا میسج تو ایسے جس جو بھی جس کو لے کے آیا اس کی لسٹ اسپسبلٹی اسی کو دے دو آپ دماغ نہ لگاؤ بائی کس نے کیا ان کو اچھے سے پوچھ چ
ہ لیکن اس طرح کوئی بھی نہیں بتائے گا سارے لوگ تھے بھی تو نہیں اس ٹائم سارے لوگ تھے نا میٹنگ میں نہیں تھے صرف گیارہ ہی تو تھے اور ویسے اور ویسے ورک کتنے لوگ کر رہے ہیں وہاں پر
ارے ابھی تو جو لوگ گروپ میں ہے نا ہاں چالیس ہے اور جو گروپ میں ہے نا اس کے علاوہ کافی سارے لوگوں نے الگ الگ آئیڈیا بنا رکھھی اور گروپ جوائن بھی کیا ہے جیسے یہ جو رسیور بنا دیا اور ان کو بھی کیا پتا کال چلا گیا ہوگا جس کے پاس ایپ ڈاؤن لوڈ ہوگا اس کے پاس کال گیا ہوگا
ہمم
اب نئے بندے کو نہیں پتا ہوگا اور بولا ہوگا کہ آپ کو اتنا دینا ہے تو کیا پتا انہوں نے بتا دیا ہوگا کہ بھائی ہم سے مانگا ہے اتنا ہم نے دے دیا ہے اتنا ہو سکتا ہے
صحیح بات ہے
اس میں مطلب ایک لڑکی ہے نا ا نام کیا تھا نام نہیں بتا سکتا
نہیں ن اچھا سور او
ہاں تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کسی اور کو مطلب ان نون پرسن ان کے جو جاننے والے تھے ان کو ورک بتا دیا اور نہ تو ان کو گروپ میں ایڈ کروایا نہ ان کو میڈم کو بتا بتایا کہ یہ بندہ یہاں پہ کام کر رہا ہے مطلب ا ان کو فارم دیا تھا میم نے کیا فارم فل کر دو سبمٹ کر کے مجھے اسکرین شاٹ دے دو تو انہوں نے اپنا تو دے دیا
ہاں
باقی لوگوں کو پہنچ ہی میں ہاں باقیو ہاں باقی لوگوں کا فارم فل کروا دیا ایپ ڈاؤن لوڈ کروا دیا ان کو ٹسک بھی آ گیا ان لوگوں نے کر بھی لیا اور جن کو ٹاسک یا انہوں نے کسی ادر پرسن کو رف مطلب وہ ریسیور بنا دیا کسی کو کسی لڑکی کو کسی ہاں وہ وہیں سے گڑبڑ ہوئی ہے ورنہ جو لوگ ہے ہاں کیونکہ
انیں کے گروپ سے کوئی ہے جنہوں نے جو بتایا ہے جو گروپ میں ہے ہی نہیں انہیں کیا ہے کچھ اور پھر ان کو تو پیمنٹ بھی جا رہی ہوگی اور یہاں تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے پیمنٹ کتنی جا رہی ہے کیا ہو رہا ہے
ہاں اسی لیے تو پھر اس لڑکی کو بولنا بھی ہے میڈم نے کہ آپ نے یہ کیا میڈم بول رہی کہ میری پربلم یہ ہے کہ جب تک یہ لوگ مجھے کالر کا اور ریسیور کا پیمنٹ دے د میں ان کو ہٹا نہیں سکتی ہیں یہاں سےورناہ سب کو اٹا کے پھینکوں گی میں نے کہ اٹھا کے ایک بھی دو گے تو آپ کو کہاں پت چلے گا کہ بھائی ان وہ لوگ تو جو جن کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں ان کا تو پتا ہی نہیں چلتا
پتا ہی نہیں ہے تو وہی بتا سکتی ہے نا کس کس کرایا ہے اس نے
ہاں ریفرنس کا اور جو ریسیور کا پیمنٹ آیا ہے ہاں بولے ایک بار لے کے بیٹھ جائیں گے بس مجھے کالر ریسیور کا پیسہ مل جائے پھر میں ان کو نکال کے ہ گے میں نے کہا یہ دماغ آپ پہلے ہی لگا لیتے تھوڑا پھر بھی بچاریے اتنی پریش پ شان ہو رہی تھی ان کی کوئی غلط نہیں ہے
ان کی غلطی نہیں ہے وہ تو سب پہ ٹرسٹ کرتی ہیں اور اپنے جیسا ہی سمجھتی ہیں نا سب کو
اور دس بار وارننگ بھی دیتی ہے کہ اگر کوئی کسی کو جوائن کرائے تو پہلے مجھ سے بات کرائے مجھے نمبر دے مجھے نام دے اور فارم فل کروا کے اسکرین شوٹ دے وہ سب کچھ مانگتی ہے لیکن اب ایک ایک دماغ میں تھوڑی گھسکے بیٹھ سکتی ہے
جی جی چلیے ٹھیک ہے پھر کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ہاں
آگےن گول گس